سلان معاچر میں
وعلیکم السلام مط المہ بتائیے کیا حال چال ہے سب کییریت سے ہیں
جی بسلہ کہہ رہے ہیں آپ سنا ہے آپ کیسی ہیں
جی ہم اور ہمارے خاندان کے سبھی ممبر خیریت سے ہیں خدا کی رحمت ہے اللہ برکاجر ہے
جی شکریہ شکریہ اور بتائیں کیا حال چال ہے آپ کی آج کا معمول کیا رہا آپ کا
جی بس اللہ کی نیکیت میں پیش ہے اللہ کی مہر ہے اور باقی کا سب ٹھیک ہے اور آپ بتائیں آپ کو کس چیز کا شوق ہے
جی شوق تو کئی سارے ہیں پر روز مرہ کے شوق تو یہی ہے کہانی پڑھ لیتے ہیں اپنیاس پڑھ لیتے ہیں کویتاائیں سننا بہت اچھا لگتا ہے غزلیں سننا بہت پسند کرتے ہیں گانے سننے کا بھی بہت شوق رکھتے ہیں تھوڑی بہت ویب سیریز اور کچھ فلمیں دیکھنے کا بھی شوق رکھتے ہیں
بےحد اچھی سوق رگتی ہیں آپ محترما
جی بالکل آپ بتائیں آپ کو کیسے کیسے شوق پسند ہیں
جی ہمیں تو گانے سننا اچھا لگتا ہے اور گھومنا بےحد پسند ہے
اچھا آپ کو شہر سفر کرنا زیادہ پسند ہے
جی بحد پسند ہے
اچھا ہے خدا سب کو الگ الگ پسندید ہے خدا کی کائنات ہے خدا کے بندے ہیں جو پسندید ہے وہ پوری کرتا ہے اب ڈم سفر آپ سفر کرنے جاتی ہیں
جی ہم جاتے ہیں کبھی کبھی چلے جاتے ہیں ابھی ہماری تعلیم چل رہی ہے تو جب ہمارے چھٹیاں ہوتی ہے تو ہم چلے جاتے ہیں اپنے ابو امی کے ساتھ میں
اچھا جی کہاں کہاں کی شہر سفر کر لیا ہے آپ نے
جی ہم لاسٹ ٹائم گئے تھے برنداون اور اس کے بعد ہم اس کے بعد ہم مطلب اس سے پہلے ہم جے پور گئے تھے اور ہمیں جے جے پور بےحد پسند ہےیں جے پور بےحد خوبصورت لگتا ہے
خدا راجستھان کی راجدھانی ہے بےحد خوبصورت تو ہمیں بھی لگتا ہے ہمارے تو سپنوں کا شہر ہے جے پور ہمیں شروعات سے بےحد پسند ہے ہم بھی شروعات سے کئی دفعہ گئے ہوئے ہیں ہمیں جے پور بےحد پسند ہے وہاں کے جو یا وہاں کا پہناوا وہاں کے لوگ سچ میں آ بنایا
جی ہمیں بھی وہاں کا طور طریقہ کا رہن سہن بد پسند ہے ہم بھی اکثر کر جایا کرتے ہیں اور ہمیں وہاں کا مطلب جو آپ نے چوڑیاں دیکھی ہیں وہاں کی اتنی پیاری ہوتی ہیں باقی کا ہم
بےحد خوبصورت
جی بہت خدا آپ کو رحمت بخشے گا آپ کا برکت کرے گا آپ جائیں گی بالکل گھومیں گی خدا کرے آپ کو تعلیم بھی وہیں کی مل جائے اتنا اچھا ہوگا خدا آپ پہ رہم بن ہے آپ کالج پڑھائی تعلیم کے بعد وہیں سے کریں ہم تو خدا سے یہی آرزو کرتے ہیں
جی شکریہ اور آپ کو میگی بنانا آتا ہے کیا
ہاں جی آتا ہے میگی بنانا آتا ہے ہمیں مسالہ میگی بنانا بہت اچھا لگتا ہے اور ہم مسالہ میگی کھانا بھی بےحت پسند ہے
اچھا یہاں پر میں میگی پکانے کی ریسیپی بتا سک
جی بالکل جی کون سی والی میگی پکانا آپ کو اچھا لگتا ہے جو نارمل بنتی ہے وہ یا مسالہ میگی
جی آپ کو جو آتی ہو آپ ہمیں وہی سکھا دیں
جی ہمیں تو دونوں آتی ہیں پر مسالہ میگی ہمارے دل کے بہت قریب ہے ہمیں بےحد پسند ہے تو ہم آپ کو مسالہ میگی کی ریسیپی بتاتے ہیں
جی پت ہی ہے
جی تھوڑا سا تیل لیںگے اس تیل میں اس تیل کو تھوڑا گرم کریں گے جب وہ تیل نکل آئے تو اس میں تھوڑی سی رائی ڈالیں گی رائی ڈالنے کے بعد میں فھرم اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالیں گے اور کا سا جو کری پتے ہوتے ہیں وہ کاٹ کے ڈالیں گے فروز میم ٹماٹر اور کٹی ہوئی ٹماٹر کٹی ہوئی مرچیں ڈالیں گے پھر سارے مسالے نمک مرچ دھنیا ہلدی سب کچھ ڈال دیں گے پھر ان کو تھوڑے سے فرائی کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے فرائی ہو جائیں گے اس کے بعد میں میگی کو ڈال دیں گی اور جتنا میگی کے لیے پانی چاہیے وہ پانی ڈال دیں گے یہ ساتھ میں مس مگی کا جو مسالہ آتا ہے نا میگری کے ساتھ میں وہ مسالہ ڈال دیں گے پھر اس کو ابلنے دیں گے تھوڑی دیر بعد اوول ابول کے جب میگی آ جائے گی اپنی رفت پہ پھر اسے کھولیں گے خدایا کیا خوشبو ہے اتنی خوبصورت اتنی لذیذ بنتی ہے کیا ہی بتائیں سچ میں ہمیں تو ریسیپی بتاتے بتاتے من میں پانی آ گیا بہت بہت خوبصورت بہت لذیذ ناخذ ہوئے بےحد خوبصورت بنتی ہے
جی شکریہ آپ ریسیپی بتانے کے لیے لیکن آپ ہمیں ایک چیز بتا سکتے ہیں کہ پانی کیسے جاتا ہے اس میں ہمیں پانی کا سمجھ ہی نہیں آتا پانی کیسے جاتا ہے اس میں مطلب کتنا پانی دینا ہوتا ہے
نہیں یہ تو اپنے اوپر ہے تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ڈوب رہی ہے کیا پوری ٹوٹل میگی ہے اچھے طریقے سے ڈوب جائے بس اتنا ہی ہوتا ہے تھوڑا سا روز روز بناتے سے ہاں میں آ جاتی ہے نا
جی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں طور طریقہ سکھایا میگی بنانے کا ہمیں تو صرف بس چ منوان آتی ہے نا پانی وانی وہ بنانی آتی ہے اور اس میں بھی نا دو طریقے کی میگی بناتے ہیں کچھ لوگ ایک تو ایسی بناتے جس تھڑا سا پانی چھوٹا ہوا ہوتا ہے مطلب پانی رہ جاتا ہے اور ایک بناتے جس میں پانی نہیں رہتا تو ہمیں ویسے تو ہم دونوں ہی کھا لیتے ہیں ہمیں دونوں بےحد پسند ہیں لیکن ہمیں جو پانی نہیں بچتا ہے نا بہت زیادہ اچھی لگتی ہے
جی اللہ کے بنتے ہیں سب کی الگ الگ پس پسند ہوتی ہے
ج باقی کا ہمیں ایسے لگتا ہے ہم میگی بناتے ہیں تو کہ پتا نہیں کتنی بنا رہے ہیں ہم کتنی کھا جائیں گے لیکن بعد میں ہم سے کھائی نہیں جاتی لیکن پھر بھی ہمیں میگی بے حال پسند ہے اب کچھ لوگ بولتے ہیں وہ تھوڑی سی ہمارے شریر کے لیے اچھی نہیں ہوتی لیکن کیا کرے اسے جیدا شوک فارما ہی نہیں رہا کیا کرے؟ نا ہمارے دیہ کو سکون ہی نہیں ملتا
دل نہیں گزرتا آپ سمجھ رہے ہیں
جی آپ کے آواز چیزیں نہیں آ رہی
ہمیں پتاہ ہے آپ کو میگی کچھ زیادہ ہی پسند ہے بنا مگی کی آپ کا دن نہیں گزرتا اچھا بتائیں آپ چاکلیٹ میں کون سی چاکلیٹ پسند کرتی ہیں
جی ہمیں کس پہلو اور کرکٹ بےحد پسند ہے
ارے واہ یہ تو دونوں ہمیں بھی پسند لگ رہا ہے ہماری اور آپ کی پسند تو جم رہی ہے
جی جیسے نا ڈیری ملک کا کیا ہے ہم اس تو زیادہ نہیں کھا سکتے تھوڑا سا کھاتے ہیں نا تو اس کے بعد میں مطلب من مطلب میٹھا میٹھا ہو جاتا ہے اور اگر ویسے نا ہمیں پہلے فائیو اسٹار بےحد پسند تھی لیکن ہماری آپ ہی اور ہمارے بھائی جار نے ہمیں اتنی کھلا دی اتنی کھلا دی اتنی کھلا دی کہ اب ہمارا فائیو اسٹار سے منی بھر گیا مطلب اب ہم وہ والی چاکلیٹ ایک نہیں کھا سکتے اب اب تو ہمیں کرسپ لو اور وہ اچھی لگتی ہے ویسے چاکلیٹ کھانے کے طریقے میں ہمیں ایک طریق بےحد پسند ہے جیسے چاکلیٹ کو اپنی شبان پہ رکھو اور اس کو لال پاپ کو جیسے دھیرے دھیرے شیک کرتے ہیں نا ویسے کرو مجھے بے حد پسند ہوتا ہے جب چاکلیٹ مو کے اندر گھلتی ہے اور میں بےحد پسند لیکن ہمارے امی ابو ابھی جے پور گئے ہیں تو وہ لے کے نہیں آتے لیکن وہ جب بھی آتے نا ہمارے لیے لے کے آتے کبھی اوریو لے کے آتے ہمیں اوروریو بسکٹ بھی بڑے پسند ہیں ہم جو چاکلیٹ والا فلیور آتا ہے نا اس کا ہمیں بے حد پسند ہے ویسے سے ہمیں چاکلیٹ فلیور ہمیشہ ہی پسند ہوتا ہے ہر چیز میں کیک میں چاکلیٹ میں آئس کریم میں یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ہمیں چاکلیٹ فلیور بےحد پسند ہے
جی ہوتی ہے ہوتا کے بندے ہیں سب کی الگ الگ پسند ہوتی ہے آپ کی بھی پسند الگ ہے لیکن آپ کی پسند سچ میں ب شمارے دونوں ہمیں بھی بےحد پسند ہے ہمارے ابی ابو بھی لے کے آتے کیا آپ کے لیے آپ کے بڑی ابی بھی لے کے آتی ہم تو س آپ ت کہ آپ کی بڑی اھی ہوئی
لے آ وہ کبھی کبھی لیکن اس کے بعد میں وہ احسان جتاتی ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے ایسے لگتا ہے کہ چاکلیٹ کھا کے رہے وہ ان کے سر پہ ہی پٹک رہے
ج جی تو کیا ہو گیا تھوڑی بہت احسان آپ لے لیا کر آپ کی بڑی ا کا بھی من ڈل جائے گا تھوڑا ساوچ چا لگتا
کچ جو کولڈ کافی ہوتی ہے وہ وداؤٹ آئس کریم مچھی لگ
جی نہیں بدا آئس کریم ہاں یا خدایا من پ پانی آ گیا سچ میں بالکل آئس کریم کے ساتھ جو کولڈ کافی ہوتی ہے سچ میں بہت پسند ہے بےحد پسند ہے بےحد
جی ہمیں تو وداؤٹ آئس کریم پسند ہے اور جس میں چوکو چپس ڈلے رہتے ہیں نا ہمیں بےحد پسند ہے ہمیں کولڈ کافی بے حد پسند ہے اور چوکو چپس ہوں تو ہمیں حد سے زیادہ پسند ہے ہم بہت ہی زیادہ مطلب پسند کرتے ہمارا دل نہیں بڑتا اس کو پینے سے
جی ہوتی ہے سب چیز اپنی اپنی پسند ہوتی ہے لیکن ہمیں تو آئس کریم کے ساتھ چوکو چس گوبھی بہت اچھی لتی ہے خالیی ہمیں پسند نہیں ہے اس کے ساتھ میں آئس کریم اینکوس خدا نی خوبصورت کتنی لذیذ کتنی لاجواب لگتی ہے
کو اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں لیکن ہمیں ایسے ہی پسند ہے اور بتائے آپ کو کیا کھانے میں اچھا لگتا ہے ہم نے تو اپنے سارے شوق آپ کو بتا دی جاں تک ہے وہ آپ تو بتائیے آپ کو کیا پسند ہے آپ کو کیا پسند
جی جی ہمیں میٹھا بےحد پسند ہے تیکھا تڑکا بھی کھاتے ہیں ہم لیکن میٹھا تو ہمیں بےحد پسند ہے جیسے شاہی ٹکڑا جیسے رس ملائی جیسے ربڑی جیسے چوک چپس جیسے چاکلیٹ جیسے کوئی کے لڈو جیسے بیسن کے لڈو جیسے چھوٹی بندی لڈو خدا ہمیں بےحد پسند ہے کاجو کپڑی بھی اچھی لگتی ہے ہاں پر ٹھیک ہے پر ہم تو سون پپڑی بھی کھا لیتے ہیں یہ سمجھیے کہ میٹھا ہمیں زوردار پسند ہے ایک دم لاجواب لگتا ہے لذیذ اور لاجواب
بے شک آپ کی باتوں سے پتا پت ہی چل رہا ہے لیکن آپ کے شوق اور آپ کی فرمائش ہمارے سے ملتی جلتی ہے کچھ لگتا ہے آپ ہمارے جب خدا نے آپ کو ہم سے ملتا جلتا ہی بنایا ہے
جی لگ رہا ہے ہو سکتا ہے کئی لوگوں کی پسندید جیسی ہوتی ہے کیا پتا آپ ہماریے جیسی ہی ہیں آپ کو زیادہ ہی پسند ہے ہمارے جسے سامان ہمارے جے پے پینے کی چیز
اور آپ بتائیں محتر نا آپ کے خاندان میں سب خیریت ہے
جی سب خیریت ہے اللہ تعالی کی مر ہے سب خیریت سے ہی ہے سب کو خیریت سے ہی رہنا چاہیے اور کیا ہی بتائیں آپ کو
تعاللہ کی رحمت ہمیشہ برستی رہے آپ اور آپ کا خاندان ہمیشہ کے اوپر برستی رہے اور اس کی مہربانی آپ کے اوپر برستی رہے خدا کریں آپ ہمیشہ خوش رہیں اور ایک دم سوستھ درست رہیں
جی اچھا ہے آپ نے ہمیں جو وقت دیا اس کے لیے شکریہ
جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمیں آپ سے بات کر کے بےحد اچھا لگا
جی ہم ابھی آپ سے بات کر کے بےحد اچھا لگا شکریہ اللہ حافظ